جی بولو دیکھو اگر میں آپ کے ساتھ آپ میرے ساتھ پانچ کرو گے ٹھیک
ٹھیک ہے
مجھے آپ کے ساتھ ضروری پانچ کن ہے کیونکہ مجھے یہ کمپلیٹ ہوگے پانچ آپ کو بھی کیونکہ یہ کرنے ہوتے ہیں آپس میں دو بندو کو دا آئے سمجھ آپ کو بھی پانچ ہو گئے کمپ مجھے بھی ہوں گی پانچ کمپلیٹ اگر آپ خود کرو گے چار پھر بولو گے میں نہیں کروں گا تو
اچھا آپ یہ بولو یہ امتیاز نیپ فارم بھر لیا تھا جو میں نے اس کو لنک بھیجی
ہوں
ایسا لیکن اسس کو بھی ٹاسک ٹاسک
ارے وہاں پیچھے پیچھے سے شور آ رہاے ہے فیصل کو بولو کچن میں جاؤ
سنا میں بول رہا ہوں امتیاز کو می نے فارم دیا واٹس ایپ آرم کر
وہ آپ کے ساتھ کر سکتا ہے پانچ ابراہیم کے ساتھ کر سکتا ہے پانچ نیلم کے ساتھ مت کر سکتا ہے وہ پانچ میرے ساتھ مت کر سکتے ہو
ابراہیم کو بھی چار رہا ہے
نہیں نیلم نے کل بولا میں ابراہیم کو بھی آج دوں گی یہ آج کرے گا وہ بھی تو امیر کرے گا ابراہیم کے ساتھ بھی
اس کو بولنا اس کو بولنا ابراہیم نے کیا جوائن میں ابراہیم سری کروں گا
مجھے پتا نہیں ہے ابھی جوائن کیا مجھے اس کے ساتھ بھی نیلم کے ساتھ بھی دو کرنی تھے تین اب میں نے آپ کے ساتھ کمپلیٹ کیا اب میں اس کے ساتھ اس کے بیید کروں گا نہیں اس نے بولا کرے گا میں بولوں گی اس کو پت پتا نہیں ہے وہ کرے گا مجھے پت
اچھا یہ یہ بتاؤ امتیاز کا کب ہوگا آن ٹاسکذ اس نے فارم فل کیا ہے
کیا پتا کسی نے بولا ہے کہ یہ بند بند بھی ہو جائے گا
کیا ہوچ جائے گا مان
مطلب اب اتنے ٹاسکس نہیں آئیں گے آپ کو تھرٹی آئیں گی آپ نے کیا مجھے امتیاز کا پتا نہیں ہے اس نے فارم بھرات تو اس کو بولو دو تین دن میں آئے گی ٹاس
اچھا دو تین ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے اچھا
اچھا آپ نے اس کو فارم کہاں لایا
واٹس ایپ سے کلک کیئ سڈ ایسا و بی تھا
اس نے ب اس کو بولنا تو تو ٹو ہنڈریڈ دینا ٹھیک ہے
ہاں ہاں جب ہوگا اس کا کمپلیٹ ٹاسک وہ دے گا
لیکن میں ایک بات سوچ رہی ہوں آپ کو سیلری کم ہے جیسے آپ کا کام ہے نا
ہاں
تیس پندرہ ہزار ہونی چاہیے
کیا کیا کر
نہیں تانویر بھائی نے بول ہے ممی نے تنویر بھائی کو بولا اس نے بولا یہی ہے فیکٹری ترال میں دیکھ خوننگی گ ہے کہیں جگہ پر مت ہوگی کمپنی وغیرہ کچھ تو
اچھا ممی نے بولا اس کو کم یہ نو ہزار
اب مہیک نے بھی کچھ نہیں بولا اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں یہی سے میسیج کروں
میںی نہیں میسیج تو جب وہ بولیں گے وہاں سے پھر
سمت دیدی نے بولا پرسوں کہ رکو اس کو دو راؤنڈ خود کرنے ہیں پھر امیر کو انٹرویو دینا ہے
وہی انٹرویو انہوں نے دیا ہوگا نا انٹرویو ان کو پتہ ہوگا مجھے بت پتا ہے کیا انٹروو
وہ آپ کو بولے گی پھر کیسے انٹرویو آتا ہے کیا بولنا ہے آپ کو لیکن اس نے بولا یہ خود دے گی راؤنڈ پہلے دو
آپ مجھے آپ مجھے پاکا رکھو گے اس کال کی وجہ سے
نہیں میں ابھی دوں گی بس یہی دس منٹ ہوں گی تو میں کھانا دوں گی آپ کو آپ پہلے ہی بولنا تھا نا آپ کو میں نہیں کر
روپئے کاٹ ہو گ
امیر
مجھے پیسوں کی بہت سختی ہے مجھے کون دے گا آپ بھی بتاؤ
امیر دیکھو اگر آپ نے ایک کٹ کیا تو آپ کو ضائع ہو جائے گا
مجھے وہی وہی میں بو رہا ہے یہ بول رہا ہے مجھے بھوک لگی ہے
اس کو بولو دو اس کو بولو یہی پانچ منٹ صبر کرو
میں نے بولا پانچ منٹ کے لیے ویٹ مجھے پیسے یہ مجھے بتا رہا ہے پاگل بت ہیںج میں نے کیا کیا کھایا اس نے نو ہزار اڑائے آج نا ہوچار تھانے
یہ کیا پھر بھی پھر بھی اس کو دیکھو چھوڑو اب چھوڑو اب میں ایک بات بولوں آپ کو اس کو پہلے بولنا تھا کہ کھانا دو مجھے میں نہیں کرتی آپ سے کال
ہاں ہاں وہ تو یہ بتا آ رہا ہے بتا رہا ہے میں نے ایک تو میں نے کھانا کھایا ہوٹل کا کھانا اس میں دال چاول لگا کے اور چکن چکن پیس اور اس کے بعد سٹرپس کھائے ہیں کوکس کے پاس اسٹریپس وہ لیگ بیینگ اور اس کے بعد کباب کان
یہ انسان ہی نہیں ہے کیا انسان ہے یہ جو جو نائن سر میں ایک روپئے بھی نہیں خرچ کر
نو سو نو سو اڑاائے اس نے آرام سے
اس کو اس کو بولو چلو آگے چلو آگے دیکھو
ہوں اس کو اس کو کہاں فکر ہے مطلب اگر یہ یہی لاتہ نا کہ اس سے تو ہمارا دل بھی خوش ہوتا میرا دل بھی پیٹ بھی خوش ہوتا لیکن اس نے یہ کہا یہ ابھی یہیال ابھی حال ہے یہ آگے کیا کرے گا جب اس کی بیوی ہوگی یہ یہ اسی کو چلائے گا ساری میںا
آ کو کھانے کی پڑی ہے آپ صرف کھانے کی بات کر رہے ہو اللہ کی کاب کو صرف کھانے کی فکر ہے
ارے کھانے کی نہیں بات نہیں ہے کھانے کے بغیر یہ انسان کی فطرت فطرت پتہ چلتی
ت وہ دیکھو لیکن آپ جہاں بھی جاتے ہو وہاں کھانے کی بات کر رہے
ہ ہج د ہے
ا یہ کال نہیں ہوگی پھر سکسیسفل آپ صرف ہنستے ہو
میں نے نہیں ہنسا یہ یہ دوسرا بندہ ڈسٹرب کر رہا ہے یہ چاہتا ہے اس کو کارے والے پیسے نہیں ڈ یہ کچھ نہیں کائے بو کر رہے پ گ
دیکھو دیکھو
ہاں ہاں
اگر یہ وہ کرے گا نا آن لائن شفیق دین بولا فیصل کر سک ففٹی تھاؤزینڈ ہے منتھ میں اس نے ایک ایک سال میں کمایا فون کو ففٹی تھاؤزینڈ وہ کیا ہے پھر
وہ تو کچھ نہیں ہے یہین وہ کیا ہے اگر پچاس ہزار کا ایک مہینے میں آئے گا
ن میں نے پچھلے روز بولا کہ ت میں نے پچھلے روز بولب کرو ڈرافٹس اس کو اچھا سکوپ ہے وہ بھی نہیں کیایا نا فارم بارا
نہیں اب یہ اس میں آب اس کو عاد ہوگی نا فون یہ بھیجنے کی
ہاں اس کو پڑی نا خرید دماغ میں یہ یہ کچھ نہیں یہ نہیں پڑے گا آپ یہ نہیں کرے گا کورس وغیرہ کچھ
ہوں اس کو لگتا ہے اب ایسے ہی کماؤں گا مجھے قیمت
ارے پھر بھی کیا کمائے ایک سال میں ففٹی تھاؤزینڈ بھی میں
اچھا آپ مجھے پت یہ ففٹی تھاؤزینڈ کا جاب اگر ہوگا نا انٹرویو کالفائی تب تو اچ اچھا ہے
اور کیا سکس سکس بجے سے کرنا ہے رات کے ڈھائی ڈیڑ بس بس فیصل بھی فیصل اس نے بولا اس نے گریجویشن میں نے بولا اس نے گریجویشن کمپلیٹ کی اس کو مار اس نے بہت گریجویشن تو اس نے بہت و گریجویشن سے لینا دینا ہی نہیں ہے وہاں یو کے میں کرتے ہیں لڑکے پڑھتے بھی ہیں ٹویلتھ میں وہاں سے یہ جا بھی کرتے ہیں
مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے ج مطلب انٹرویو میں کیا پوچھیں گے پھر کیا
اس نے رپلائی ہی نہیں ابھی دیا نہ کچھ بولا آپ ان
تو آپ کو پھر بھی ان کو پتا ہوگا نا انہوں نے دیا ہے ابھی
اس نے بولا کہ کنسٹرکشن کا
ہاں ہاں مجھے پتاہ ہے شفق دیدی نے کیا بولا جب اس نے انٹرویو اس نے بھی انٹرویو دیا ہوگا نا
شیفق دیدی نے نہیں شیفق دیدی نے بولا میں کرتی لیکن اس میں کمپیوٹر کا نالج ہونی چاہیے کمپیوٹر کی
وہ آپ نے تو بولا وہ بھی کرتی ہیں
وہ یہ نہیں کرتی ہیں وہ کہاں کرتی ہیں ففٹی تھاؤزینڈ اس نے بولا مجھے میں نہیں وہ نہیں کر انگلش
تو بوول نا مطلب
ارے وہ نہیں کر اس- اس نے بولا میں جی جیت جاؤں گی اگر میں وہ کرتی میں پھر- اس نے بولا مجھے کمپیوٹر کی لینگویج یہ نالج ہی نہیں ہے تو میں نہیں کر سکتا- ت ہوں پھر
اچھا ٹھیک وہ اس کا ہسبینڈ تو کہتے ہیں-
نہیں وہ جاب کرتے ہیں ممبئی میں ہے نا وہ لوگ-
ہاں لیکن آپ نے تو بولا وہ یہ کرتے ہیں دونوں-
ہاں لیکن شیفق دیدی یہ نہیں کرتی اس کو انٹرویو دینا ہے پہلے- ففٹی تھاؤزینڈ کا جاب آپ کو آسان لگتا ہے اس کا انٹرویو عام ہوگا-
ہ ہ وہ کیسے کرتی ہیں پھر- وہ دوسری جس جو یہ کرتیے گا-
مہک مہیک نے انٹرویو دیا وہ نکلے اس کے ہسبینڈ نے بھی انٹرویو دیا تو وہ نکلے- اس نے بولا میں بولوں گی اس کو میر کو کیسے دینا ہے انٹرویو کیا کرنا ہے- تو جب میں پہلے راؤنڈ دوں گی پھر اس نے کچھ نہیں بولا-
ہاں مجھے تو پتاہ ہے-
وہ ہے نا عفنان- عفنان دیدی جو انجینئر ہے ا کی بہن- گورمنٹ انجینئر
اچھا وہ انجینئر ہیں-
جو ہے نا سائے مہدیدی کی مصرب مصرب- م سری بہن م سری بہن
ٹھیک ہے-
یہ ایک ہی گھر میں مطلب ان کو دو بہنیں ہیں- ان کو دو بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہے شادی-
اچھا اب کام کرو ٹائم ہو گیا چلو کھانا لگا-
نہیں ابھی کاٹ کٹ-